السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
بائی جان ٹھیک ہو
ہاں بھائی جان میں بڑھیا ہوں اللہ کا شکر ہے اسی کے فاضل و کرم سے ٹھیک ہوں تو آپ کیسے ہو آپ ٹھیک ہو
اور اپ اللہ کا شکر احسان ہے اس کا فضل ہے مائی جان امی اپ کی امی جان ابو جان سب ٹھیک ہے
ہاں بھائی جان میرے گھر پہ بھی سبھی ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے تو آپ کے گھر پہ آپ کے امی جان ابو جان بھائی بہن سب کیسے ہیں وہاں پہ
الحمدللہ اللہ تعالی کا شکر اور احسان ہے بھائی جان ان
اچا ٹھیک بائی جان بائی جان اپنے کچھ کھانا وانا کا لیا
بھائی جان ہاں میں نے کھانا کھا لیا آپ نے کھانا کھا لیا
ہاں بھائی جان میں نے بھی کھانا کھا لیا تو اب بیٹھا ہی تھا میں نے سوچا بیٹھ کے بھی ٹائم ضائع کر کے کیا کروں گا مطلب کہ تب تک آپ سے ہی بات کر کے کچھ پودوں کے متعلق بات کر کے مطلب کہ کچھ جانکاری حاصل کر لوں کیونکہ آپ کو تو پتا ہی ہے پہودے کتنے زیادہ ضروری ہے ہماری لائف زندگی کے لیے نا بھائی جان
بالکل بھائی صاحب
تو بائی جان کیا ہے کہ مطلب کہ پودے ہماری زندگی کا بہت ہی اہم حصہ ہیں تو اگر زمین پر پودا اور درخت نہ ہو تو انسانی زندگی بہت ہی مشکل ہو جائے گی پودے ہمیں آکسیجن دیتے ہیں جو سانس لینے کے لیے بھی ضروری ہے تو اس کے علاوہ یہ ہوا کو صاف کرتے ہیں میرے بھائی ماحول کو خوبصورت بناتے ہیں اور زمین کو مضبوط رکھتے ہیں بائی جان تو آج کی دیا آج کے آج کل دنیا میں درختوں کی کٹائی تیزی سے ہو رہی ہے جنگل کم ہوتے جا رہے ہیں اور نہیں پؤود کام مطلب کہ لگے جا رہے ہیں تو اس وجہ سے ماحولیاتی مسائل بڑھ رہتے ہیں تو گلوبل وارمنگ گرمی کی شدید لہریں مطلب کہ سیلاب اور خوشکی خوشک سالی جیسے مطلب کہ مسائل پیدا ہو ہو رہے ہیں تو پودے صرف انسانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ جانوروں اور پرندوں کے لیے بھی بہت ہی ضروری ہے پہچان ملک بہت سے جانور اور پرندے اپنا گھر درختوں پر بناتے ہیں جب درخت کارڈ دیے جاتے ہیں تو ان کا مطلب کہ رہنا مشکل ہو جاتا ہے تب پودے ہمیں مطلب کہ فھل سبزیاں اور کیا ہے کہ دوائیاں بھی دیتے ہیں تو ہماری روزمرہ کی بہت سی چیزیں پودوں سے حاصل ہوتی ہے تو اگر پودے کم ہو جائیں گے تو غذا غذا اور دوسری چیزیں کی کمی پیدا ہو سکتی ہے آپ بولیے اب میرے بھائی جان کچ پودوم کے بارے
بالکل بالکل بھائی جان بالکل آپ نے بالکل درستر ہی میں بہت سمت بائی جان آب کی بات ہے اسی کے ساتھ ساتھ ادرخت جو ہے اللہ تعالا کی بہت بڑی نعمت ہے یہ صرف زمین کی خوبصورتی ہی نہیں بلکہ آ انس انسانوں جانوروں اور پرندوں کی زندگی کے لیے بھی بہت ضروری ہے درخت ہمیں جو ہے صاف ہوا سایہ پھل لگڑی اور بہت سی دوسری نعمتوں سے جو نعمتییں دیتی ہے اگر دنیا میں درخت نہ ہوتے تو زندگی بہت مشکل ہو جاتی اسی لیے ہر شخص کا فرض ہے کہ درختوں کی حفاظت کرے اور زیادہ سے زیادہ درخت لگائے درخت جو ہے ہوا کو صاف رکھنے میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں یہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو جذب کرتے ہیں بھائی جان اور آکسیجن خارج کرتے ہیں بھائی جان جو انسانوں اور جانوروں کی سانس لینے کے لیے بہت ضروری ہے بھائی جان آج کے دور میں جو دیکھیے نا فیکٹریز گاڑیز اور جو ہے دوسریے مشینز کی وجہ سے ہوا میں جو ہے آلودگی بڑھ رہی ہے اگر درختوں کی جو ہے تعداد زیادہ ہوگی تو کیا ہوگا بھائی جان ہوا زیادہ صاف ہوگی اور لوگ صحت مند زندگی گزار سکتے درخت جو ہے ہمیں شدید گرمی سے بھی بچاتے ہیں گرم موسم میں جب
ہاں بھائی جان آپ نے بالکل اچھی بات کہی تو اسی کے ساتھ ساتھ پہاڑوں کو بچانے کے لیے ہر فرد کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے ہمیں زیادہ سے زیادہ پودے لگانے چاہی ہر گھر سکول اور پارک میں مطلب کہ شجر کاری کا فروغ دینا چاہے تو اگر ہم ہر سال صرف ایک پودا بھی لگائے نا تو بہت بڑا فرق پیدا ہو ہو سکتا ہے ہمیں پودوں کی دیکھ بھال بھی کرنی چاہیے صرف مطلب کہ پودا لگانا کافی نہیں ہوتا اسے پانی دینا اس کی حفاظت کرنا اور اس کی نشو نما کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے میرے بھائی تو چھوٹے پودے بچوں کی طرح ہوتے ہیں انہیں مطلب کہ تجاو اور دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے تو سکولوں میں بھی بچوں کو پودوں کی اہمیت کے بارے میں تعلیم دینی چاہیے جب بچے چھوٹی عمر سے ہی پودے لگانا س سیکھتے ہیں تو بڑے ہو کر بھی ماحول کی حفاظت کرتے ہیں تو ہمیں مطلب کہ کاغذ کا ذائع کم کرنا چاہیے کیونکہ کیا ہے کہ کاغذ درختوں سے بنتے ہے مطلب کہ جتنا کم ضائع ہوگا اتنے ہی کم درخت کاٹے جائیں گے تو ریسائکلنگ کو بھی فروغ دینا چاہیے کیونکہ مطلب کہ کیا ہے کہ جو ریسلنگی ریسائکلنگ کو فروغ دینے بھی پودوں اور درخت کی حفاظت میں مدد کرتا ہے تو آج دنیا بھر میں مختلف ادارے اور مطلب کہ تنظیمیں شجرکاری کری جا رہی ہے مطلب کہ ان پہ کام چلایا جا رہا ہے تو مگر صرف حکومت یا تنظیموں کی کوشش کافی نہیں ہے ہر شخص اس کو اپنی ذمہ داری سمجھنی ہوگی پودے ہمارے دوست ہوتے ہیں مطلب کہ یہ بنا کسی مطلب کہ لجاج کے ہمیں صاف ہوا سیا پھل اور خوبصورتی دیتی ہے اگر ہم پودوں کی قدر کریں گے تو ہماری آنے والی نسلییں بھی صحت مند اور خوشحالی کی زندگی گزار سکے
بالکل آپ نے بالکل درست بات پررمائی بھائی جان بہت سحمت ہو بھائی جان آپ کی بات سے اسی طرح درخت جانوروں اور پرندوں کا گھر بھی ہوتا ہے بہت سے پرندے درختوں پر اپنے گھونسلے بناتے ہیں بھائی جان اور وہی کہ اپنی زندگی جو ہے گزارتے ہیں بھائی جان ر اگر درخت کارڈ دیے جائے تو ان کا جو رہنا مشکل ہو جاتا ہے اور کئی قسمیں ختم ہو جاتی بج اس لیے درخت جنگلی حیات کی حفاظت کے لیے بھی ضروری ہے جو کہ دیکھیے نا برسات کے موسم میں درخت مٹی کے بہنے سے بچاتے ہیں ان کی جریعے زمین کو جو ہے مضبوط پا کر لیتی ہے جس سے سیلاب اور لینڈ سلائڈز کے نقصانات کم ہوتے ہیں درخت پانی کو زمین میں جذب ہونے میں بھی مدد دیتی ہے بھائی جان جس سے کیا ہوتا ہے زمینی پانی کی سطح بہتر رہتی ہے درختل ماحول کو خوبصورت بناتی ہے ہریالی دھ کر دل کو سکون ملتا ہے اور انسان کی ذہنی سے پر بھی اچھا اثر پڑتا ہے اسی وجہ سے پارک اور جو باغوں میں لوگ سیر کرنے اور آرام کرنے جاتے ہیں ہرا بھرا ج جنگل جو ہے جگہ انسان کو جو ہے تازگی اور خوشی کا احساس دلات تی بجہ آج کل درختوں کی بے رحم کٹائی ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے بھائی جان لیکین شہروں کی ترقی نے جو ہے عمارتوں اور روڈ اس کی تعمیر کے لیے ہزاروں درخت کارڈ دیےئے دیے جاتے ہیں اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ گرمی بڑھتی ہے ہوا آلودی آلودہ ہوتا ہے اور کلائمیٹ چینج کا جو ہے مسئلہ مزید سنجین
ہام بھ جان تو اسی کے ساتھ س مطلب کہ پودے ہمارے ماحول کو بھی مطلب قیمتی خزانہ ہے جب ہم کسی باغ یا پارک میں جاتے ہیں تو ہرا بھرا ماحول دیکھ کر دل کو سکون ملیا د بازم تو درخت اور پودے ہوا میں موجود نقصانات گیسز کو کم کرتے ہیں اور ماحول کو صاف رکھتے ہیں تو شہروں میں آپ آبادی بڑنے کی وجہ سے بہت سی ہری جگہوں پر مطلب کہ عمارتیں بن رہی ہیں اس سے ان سے مطلب کہ کیا ہے کہ پودوں اور درختوں کی تعداد کم ہو رہی رہی ہے تو ہمیں ترقی کے ساتھ ساتھ ماحول کی حفاظت کا بھی خیال رکھنا چاہیے پودے بلکہ برسات کے نظام کو بہتر بنانے میں مدد کر کر دیتے ہیں تو جہاں زیادہ درکت ہوتے ہیں وہاں موسم ملب کہ کیا نسبت بہتر رہتا ہے تو درخت گرمی کو کم کرتا ہے اور ٹھنڈی ہوا پیدا کرتا ہے تو ہر سکول میں پلانٹیشن ڈے منانا جانا چ منایا جانا چاہے تاکہ اسٹوڈنٹس مل کر پودے لگائیں اس سے بچوں میں ذمہ داری کا احساس پیدا ہوتا ہے اور وہ فطرت سے محبت کرنا سیکھتے ہیں تو گھر کے آس پاس چھوٹے چھوٹے پودے لگانا بھی بہت ہی مفید ہوتا ہے مطلب کہ پھول انول کے پودے نہ صرف خوبصورتی بڑھانے کے لیے بلکہ ماحول کو بھی تازہ رکھتے ہیں تو کچن گارڈن بنانے کر بنا کر ہمیں تازہ سبزیاں بھی حاصل کر سکتے ہیں تو اگر ہم آج پودوں کی حفاظت نہیں کریں گے تو م تک دن میں صاف ہوا اور صاف ماحول حاصل کرنا مشکل ہو جائے گا اسی لیے ہر شخص کو کو اپنی مطلب کی طرف سے کوشش کرنی چاہی کہ وہ کم از کم ایک پودا ضرور لگائے اور اس کی دیکھ بھال کرنا چاہیے تو اسی کے ساتھ ساتھ یاد رکھے میرے بھائی ایک پودا لگانا صرف ایک کام نہیں بلکہ ستقبل میں بہتر زندگی کے لیے لط کہ سرمایہ ہے سرمایہ کاری ہے تو جتنے زیادہ پودے ہوں گے اتنی ہی ہماری زمین خوبصورت صحت مند اور پرامن ہوگی تو اسی لیے مل کر پیغام د سی پلانٹ سی ارت میرے بائی سی فیوچر مطلب کہ ہمارا پودوں کو بچائے دراصل مطلب کہ دراصل اب اپنی زندگی اور اپنے مستقبل کو بچانا ہے
بالکل بھجان اسی کے ساتھ ساتھ اسلام میں بھی جو ہے درخت لگانے کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے یدی اس مبارک کا معفوم ہے کہ اگر کوئی مسلمان درخت لگاتا ہے اور اس سے ان انسان جو ہے پرند یا جانور فائدہ اٹھاتے ہیں تو اس کی جو لیے یہ صدقہ ہوتا ہے اسے معلوم ہوتا ہے کہ درخت لگانا صرف ماحول کی خدمت نہیں بلکہ ثواب کا بھی کام ہوتا ہے ہر پرت کو ہر سال کم از کم جو ہے ایک درح کو ضرور لگانا چاہیے اسکولز اور کالجز میں بھی جو ہے درخت لگانے کی لگانے کے لیے بولنا چاہیے بھائی جان آخر میں یہی کہا جاک کہنا درست ہوگا کہ درخت زندگی کی بنیاد ہیں ان کے بغیر صاف ہوا صاف ماحول اور صحت مند زندگی کا تصور ممکن نہیں اگر ہم اپنی اور آنے والی نسلوں کی بہتر چاہتے ہیں تو ہمیں درختوں کی حفاظت کرنی ہوگی اور نئے درخت لگانے ہوگے اسی کے ساتھ ساتھ آپ سے بات کر کے بہت ہی اچھا لگا امید ہے کہ آگے بھی اس کی طرح
ہاں بھائی مجھے بھی بہت ہی اچھا لگا اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ